ہیلو وعلیکم السلام آپ کیسے ہیں
بالکل ٹھیک ہوں آپ سناؤ آپ کیسے ہیں
ہم بھی ٹھیک ہے آپ کہاں رہتے ہیں
میں چھتابل میں رہتا ہ ہوں پھر آپ میں شتاول میں رہتا ہوں
اچھا آپ کیا
میں بزنس کرتا ہوں
آپ کے گھر میں اور کون کون ہے
میرے گھر میں ہے میری گھر والی ہیں اور تین بچے ہیں میری
ماشاء اللہ وہ کیا کرتے ہیں
تینوں دو دونوں نے پڑھائی خاص کی ہے گریجویشن کی ہے انوں نے ایک نے بی ٹے کیا ہے ایک نے بی بی کیا ہے اور ایک پڑھا پڑھ رہا ہے
اور کچھ کام کر رہے ہیں وہ
کبھی نہیں ہے
اچھا آ آ اچھا جی اور آپ کی ہابیز کیا ہے آپ کیا پسند کرتے ہیں کام کچھ کام کے بغیر کچھ کرنا ہابیز
فیملی کی طرف توجہ دینا ہے
نہیں ہابیز میں نے ہابیز کہا میں نے نہیں بولا میں نے بولا آپ کی ہابیز یعنی کہ آپ کی شوق کیا ہے آپ اپنی فرصت کے واقت میں کیا کرتے ہیں
میں اس وقت فشنگ کرتا ہوں مچھلیاں پکڑتا ہوں
اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے
کھانے میں مجھے ٹماٹر پسند ہے میٹ پسند ہے مچھلیاں پسند ہیں زیادہ تر مجھے ٹماٹر پسند ہے اور ساگ یہ بی نہیں کرتے ا تمہیں کیا پسند ہے کانے میں
کچھ بھی جو بھی ملے گا میں نخرے نہیں کرتی جو بھی ملتا ہے میں کھاتی ہوں
کھاتی ہوں اچھا اچھا فیوریٹ کیا ہے
جی
فیوریٹ کیا ہے فیوریٹ
کچھ بھی میںج میرے لیے ساب جیسی بات ہے
اور کیا کھاتی ہیں کھانے میں
اور کیا کھائیں گے چاول رو چاول سبزی کھاتے ہیں ہم وہی پکاتے ہیں ہم کش کشمیری ہے ہم چاول سبزی ہی پکاتے ہیں کشمیر کا سٹیپل فوڈ چاول ہی ہے رائس ہی ہے ہم زیادہ تر چاول ہی پکاتے ہیں اس کے ساتھ کوئی سبزی ہااک آلو پیاز ماٹر مٹر مولی شلگام بینز گاجر لوکی پالک
اچھا اچھا آپ کبھی پکنک میں جاتی ہو
جی نہیں جی نہیں
کون سی جگہ پسند ہے وہ کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پسند ہے
ہ جی پسند ہے جگہ تو پسند ہے کشمیر میں اچھی اچھی جگہیں ہیں پسند ہے
اچھا اچھا اچھا اچھا
مجھے کہا سری نگر میں مجھے ہرمن پسند ہے سری نگر میں جو مغل گارڈن میں ہے وہ مجھے زیادہ پسند نہیں ہےاں البتہ ہربول مجھے پسند ہے
اچھا
پہلگامسچ جگہ ہے سون مرگہچ جگہ ا جگہ ہے ویری ناگ اچھی جگہ ہے
اس بار اس سال کبھی گئی ہے وہاں پہ آپ
ا جی نہیں بالکل جی نہیں
بالکل بھی نہیں ہے
بالکل جیکل
فیملی کے ساتھ جانا چاہی تھا اچھی جگہ ہے ہر جگہ یہاں پہ پہلگام بھی اچھا ہے میری ناگ اچھا بل کوکر ناگ سب ہے
سب اچھا جگہ ہے سب اچھی جگہ ہے
آپ وہیں جاتے ہیں گھومنے
ہاں میں کبھی کبھی کبھی گھومنے جاتا ہوں
اچھا آپ
میں کبھی کبھی گھومنے جاتا ہے مجھے پہلگام پسند ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے پہلگام کے سوا مجھے کوئی جگہ پسند نہیں ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے
پہلگام میں اگر میں کسی بھی ایریا میں جاؤں گا اچھا لگتا ہے
اچھا اچھا اس سال گے
نہیں اس سال نہیں ہے ان شاء اللہ جائیں گے فیملی کے ساتھ جائیں گے
اور آپ کیا بولتے ہیں یہ اور آپ کی فیملی میں اور کون کون ہے اپنی فیملی کے بغیر آپ کے بھائی بہن فاادر مدر اور کون کون ہے
ہم سات بھائی ہیں چار بہنیں ہیں اور میرے والد ہیں ماں ہیں لیکن والدور ماہ کا پہلے انتقال تھا اس کے بعد چار وایو کا انتقال ہے انتقال ہوا ہے اب تین بھائی ہم کھڑے ہیں چار بہن بھی کھڑے ہیں
اللہ حفاظت کریے اللہ حفاظت کر
ان کی فیملی بھی ٹھیک طریقے سے ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہے
چلو خدا صا آب کو سلامت رکے
مجھ سے بڑا ایک بھائی ہیں ان کے دو بیٹے ہیں دونوں وکیل ہیں اس سے بڑا بھائی ہے ان کا ایک بیٹا ہے اور دو لڑکیاں ہیں تینوں کی شادی کی گئی ہے اور چار بہنیں ہیں سب کی رجز بہن کو اس ن بھی بچے ہیں صبن کی شادی ہوئی
چلو وہ اچھی بات ہے
اچھا اور آپ اپنی فیملی کے بارے میں
جی میرے اپ میرے اپنے بچے ہیں اور مائیکہ بھی ہے اللہ سلامت رکھے ماں باپ ہے بھائی بہنیں ہیں سب ہے شکر خدا کا ساتب ٹھیک ہے
بائی کت ہیں
بائی ایک ہے
بہنیی
بہنےیں پانچ ہیں
ان کی شادی ہوئی ہیں
ساتھی شادی ہوئی ہے
اچھا سب کی شادی ہوئی ہے اللہ کو سلامت رکے اور کچھ
اور آپ سنائیے آپ کون سا بزنس کرتے ہیں
وک میں منٹر ٹھیک داری کا تھا
میں جموں کشمیر بینک میں کام کرتا ہوں وہاں پہ جو کانٹریکٹر ہیں انہیں کے ساتھ میں کام کرتاوں تا ہوں وہاں پہ
اچھا
ٹھیک ہے جتا ہوں
اچھا اچھا کس بات کا ٹھیکہ لیتے ہیں کس چیز کا کس چیز کا
انٹیریر کا کام ہوتا ہے وہاں پہ سول کا کام ہوتا ہے یا کبھی کبھی ای ٹی ایم بنانے پڑتے ہیں یا کسی جگہ پر اسٹرکچر بنانا پڑتا ہے سول بھی ہوتا ہے اس میں انٹیریر بھی ہوتا ہے اس میں
اچھا اچھا
اورتی
جی ج
موسم کیسا ہے وہاں پہ موسم کیسا ہے آپ گرمی ہے کہ زیادہ گرمی نہیں ہے
گرمی تو ہے نہیں آج تو موسم ٹھیک نہیں تھا
جی
بادل پھٹے ہوئے تھے لیکن مسئلہ یہ ت کہ وہ جو گرمی کا جو اپنا ایک وہ جو ہوتا ہے یہاں پہ وہ چالیس دن کا
جی
ہ وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو بھی یاد
وحرات وحرات کشمیر میں اس کو وحرات کہتے ہیں
وہ رات کہتے ہیں وہ ہے
ہاں اس وقت
ہوا بھی چل رہی ہے اس وقت ہوا بھی چل رہی ہے ٹھنڈی بھی ہے اس وقت لیکن اس کا جو بارات ہے نا وہ وہ تو برابر ہے وہ بڑھتا ہے کم نہیں ہو رہا ہے ہاں
جی
اور آپ کہاں کی ہے کس جگہ پہ رہتی ہے ہاں آپ ہیں کہاں کی شادی سے پہلے کہاں رہتے تھے شادی سے پہلے
شادی سے پہلے میں میرا میکن سولہہ میں ہے
سور میں اچھا اچھا آپ سے بڑی کوئی بہن
جی مجھ سے بڑی دو بہنیں ہیں
بئی
مجھ سے بڑی دو بہنیں ہیں
اور بائک وہ بڑا ہے یا چھوٹا
کون
بائی
وہ بڑا ہے وہ بڑا ہے بائف اس کی بھی شادی ہوئی ہے اس کے دو بیٹی ہیں
اچھا کیا کرتے ہیں وہ
سٹ پڑھائی کی ہے ابھی بے کاری ہے ہاں کہاں جابس ملتی ہیں
اچھا اچھاھا
یہاں کہاں جابس ملتی ہیں یا جابسیں ہی ان امپلائمنٹ یہاں بہت ہے سب پڑھ لکھ کے بھیے کر بیٹھے ہیں
اور جو بڑی بہنیں دیدی ان کے کتنے بچے ہیں
اس کے تین بچے ہیں اس کے تین بچے اس نے ایک بیٹی کی شادی کی ہے اس اس کا بیٹی کا گورنمنٹ اسٹور ہے اور ایک بیٹی اس کے ڈی پی ایس میں ٹیچر ہے
ڈی بی ایس ڈی بی ایس اسکول میں دہلی پبلک اسکول میں اچھا اچھا اور اس سے چھوٹی تھی
اس کے بھی تین بچے ہیں وہ پڑھ لکھ کے بیٹھے ہیں ایک آن لائن ورک کرتا تھا ایم بی ا کیا ہے انہوں نے ایک لائر ہے اس کا ایک بیٹا اور دوسرا اس کا اس نے ایم بی اے کیا ہے پہلے آن لائن جاب کرتا تھا پھر چھوڑ دیا ا اس نے بھی ریڈی میڈ گارمنٹس کی شاپ کھولی ہے
اچھا اچھا اچھاھا
وہ دو بھائی ایک ہی شاپ ہے ان کی دو بھائی ان کی اور ایک لائر ہے کوئی بھی تو
ایک لوائر ہے
ج جی
ا ہ
چلو بیٹو خدا کے حوالے السلام علیکم
وعلیکم السلام سبمٹ کر